کیا ہوا
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسے ہے
پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی
پڑھائی تو اچھی چل رہی ہے آپ بتائیں
اچھا اور آج لائبریری گئے تھے نہیں گئے تھے
لائبریری چلو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو
کتنی دیر تک آپ کتنی دیر تک آج آپ نے پڑھائی کی
ه ہ
ہیلو
کیا ہے ہیلو
ہاں یہی سے اسٹارٹ کرو
آج اتنی دیر تک آپ نے پڑھائی کی لائبریری میں
کون سی لائن پہ ہے یہ ہاں مل گئی
آپ ہاں
جب لچ بڑا ہو تو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے
صحیح کہا آپ نے ویسے تمہارا سپنا ڈاکٹر بننے کا تھا نا
ہاں بچپن سے ہی میں چاہتی تھی کہ لوگوں کا علاج کروں اور ان کی مدد کروں
ارے یہ تو بہت اچھا آپ کا وچار ہے میرے گھر والے چاہتے ہیں میں بھی مطلب انجینیر بنے میرے گھر والے چاہتے تھے میں بھی انجینیر بنو ٹھیک ہے
اور اور تمہاری خود کی کیا اچھا ہے
مجھے تو یار یار ٹیکنالوجی بہت پسند ہے یار اس لیے انجینیر میں زیادہ مجھے خاص دلچسپی نہیں ہے یار
پھر تو تمہیں ابھی سے کمپیوٹر اور نئی ٹیکنالوجی کی بارے میں سیکھنا چاہیے
ہاں میں نے آن لائن کورس کر رکھا ہے اور کر بھی رہا ہوں آگے
بہت بڑھیا آج کل ڈگری کے ساتھ اسکل بھی ضروری ہے
بالکل میں پڑھائی کے پڑھائی کے لیے ایک آپ کو ایک پریرنا کہاں سے ملتی ہے مطلب جو پڑھائی ہوتی ہے آپ کو کہاں سے ملتا ہے یہ سب پنا
میرے مت ماتا پتا سے انہوں نے ہمیشہ شکھا کو مہتو سمجھایا ہے
اچھا بالکل تم میرے گھر میں پڑھائی کو بہت مہتو دیا جاتا ہے پت ہے آپ کو میرے گھر والے اس کو بہت ہی زیادہ پریفرینس کرتے ہیں پڑھائی کو
یہی تو اچھی بات ہے پریوار کا سہیوگ ملنے سے آتم وشواس بڑھتا ہے
کبھی کبھی پڑھائی کا دباؤ محسوس ہوتا ہے
ہاں لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ محنت میرے بوش کے لیے ہے
یہ سوچ سچ میں موٹیویٹ کرتی ہے یار
اور تم تناؤ ہونے پر کیا کرتے ہو
میں تھوڑی دیر ٹہل لیتا ہوں یا ہلکا ا جو ہے سنگیت سانگ جو ہوتا ہے وہ سن لیتا ہوں
اچھا طریقہ ہے اس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے
ہمارا ویسے پسندیدہ جو لیکر کیا ہے وہ کون ہے
مجھے پرنا دائک کتابیں پڑھنا اچھا لگتا پڑھنا پسند ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
مجھے بھی ایسی کتابیں پسند ہیں جو جیون میں آگے بڑھنے کی پیر رنا دیتے ہیں
کین سے کتابوں سے اج بہت سے بھی کرتہ ہے
بالکل ہر دن کچھ نیا سیکھنا چاہیے انسان کو
اور کبھی سیکھنا بند نہیں کرنا چاہیے
صحیح کہا سچا انسان کو بہتر بناتی ہے
اور آتم نربھر بھی
چلو اب میں اپنا اسائنمنٹ پورا کرتا ہوں
ٹھیک ہے میں بھی اپنی تیاری جاری رکھتی ہوں
محنت کرتے رہو سفلتا ضرور ملے گی ایک دن آپ کو
سیکنڈ فولوز
وم ہوں
اچھی رہی مہ میں نے ہیلو
جی جی ہاں بولیے آواز آ رہی ہے
رہی میں اچھی رہی میں نے بھائی سو اور انگلش ریویز ریوائز کی
واہ کتنےچم چیپٹر کمپلیٹ ہوئے آپ کے
ا سائیکو کا تو اور مست سائیکو کا دو اور انگلش کا ایک چیپٹر
فزکس فزکس فزکس
او سوری فزکس کا دو اور انگلش کا ایک چیپٹر دھیان نہیں پائے
اچھا میں نے میکس کے میریکل سولف کیے ہے کچھ کوشچن کافی مشکل تھے
کون سا ٹاپک تھا
ارے وہی پارٹیر جو پرڈیٹک ہے نہ پارٹییٹک ایکویشن اور فرڈ پرابلم س
مجھے بھی ورڈ پرابلم میں کنفیوژن ہوتی ہے ہو جاتی ہے بہت زیادہ
میں تو پہلے کوشچن کو دو بار پڑھتا ہوں پھر ڈاٹا الگ لکھ لیتا ہوں
یہ میتھڈ یوزفل لگ رہا ہے
تمہارا فیورٹ سبجیکٹ اب بھی انگلش ہے کیا
ہاں مجھے ایسے اور کمپریزن پسند ہے
میرا فیوریٹ میتھ ہے لیکن کبھی کبھی بہت ٹف لگتا ہے
ہر سبجیکٹ میں پریکٹس ضروری ہوتی ہے
بالکل تم روز کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہو پڑھ لیتے ہو
تین سے چار گھنٹے اگزام کا ایک زام کے قریب زیادہ
میں بھی آج پانچ گھنٹے پڑھنے کا پلان بنا رہا ہوں
بریک لینا مت بھولو
ہاں ورنہ فوکس کم ہو جاتا ہے بریک تو لینا ہی پڑتا ہے نا
کل کا ٹیسٹ کس کے سبجیکٹ کا ہے
میتھس اور کیمسٹری دونوں
پھر تو آج رات صحیح پھر تو آج رات ریویژن ضرور کرنا
میں امپورٹنٹ فارموولز کی لسٹ بنا رہا ہوں
مجھے بھی سینڈ کر دینا
ضرور تم اپنے نوٹس کمپلیٹ کر لو
ویسے تو موبائل سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے
ہوں اس لیے پڑھتے وقت فون سائلنٹ کرلیتا ہ
مجھے بھی یہ ہیبٹ بنا لینی چاہیے
ا فوکس کافی امپرو ہو جاتا ہے
تم سب تم صبح پڑھنا پسند کرتے ہو یا رات
صبح اس وقت دماغ فریش ہوتا ہے
میں رات میں زیادہ اچھا اچھا پڑھ لیتی ہ
ہر کسی کو اپنا اسٹڈی اسٹائل ہوتا ہے یار پڑھنے کا
بس کنٹینسی ہونی چاہیے
ایگزیک ایگزیکٹلی وہ تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے
چلو اب ایک اور گھنٹہ اور پڑتے ہیں
پھر دونوں ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے تو مطلب ہو گئے ڈاؤٹ نا وہ ڈسکس کریں گے دونوں لوگ
انشاء اللہ دونوں اچھا دونوں اچھے م لائ
انشاءاللہ بیسٹ آف لک
بیسٹ آف لگ اور بتائیے کیسے ہیں
میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ کیسے ہو آپ کا لنچ ہوا
ہاں لنچ تو ہو گیا بس پڑھائی کی تیاری کر رہی تھی ایگزام آ رہے سوچ رہی ہے جان
جی جی کریے فوکس کریے پڑھائی پہ اور پڑھائی پہ جتنا آپ دھیان دیں گے جتنا پڑھائی کریں گے اتنا اچھا رہے گا
کیونکہ اگزام ضروری ہے دینا نہیں دیں گے ایگزامس تو کہاں جائیں گے
بالکل جب ایگزام دینے جاتے ہیں تو ہماری جو ہے نا تیاری اسٹرانگ ہونی چاہیے کافی اچھی ہونی چاہیے تب ہم کو کوئی ایگزام دینا چاہیے
صی فرمایا
ایسے کیا فائدہ ہم ایگزام دینے جائیں تیاری ہونا تو فیل ہی ہوئیں گے ظاہر سی بات ہے جب تیاری نہیں کریں گے تو
ا تیاری تو ہمیشہ مطلب ایگزام سے پہلے اپنی تیاری پوری رکھو جب جاکے ایگزام
جی جی جی جی جی ہمیشہ انسان کو اپنی تیاری کرنی چاہیے ٹائم پر اور تھوڑا تھوڑا ڈیلی روز مرہ کی زندگی میں پڑھتے رہنا چاہیے اسٹڈی کر کے
جی اب میں جا رہی ہو سے پہلے آپ کو
ٹھیک ٹھیک ہے اوکے جی اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
اللہ حافظ